السلام علیکم
سلام آپ کا نمبر مجھے یاد ہے اس لیے میں بار بار یہی ڈائل کرتی ہوں ب کہ مجھے دیکھنے پڑتے ہیں ادھر ادھر
کوئی نہیں اور بتائیے ٹھیک کیا آپ بچے سے
اچھے سے آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہو مگر جو آپ نے مجھے وہ کہا تھا نا ویلیڈ وہ نہیں آیا ہے ہیں مجھے
کوئی مسلہ نہیں ہے میں دیکھ لوں گی
ہ ہاں اچھے سے آپ بتاؤ آپ نے کام ختم کیا
ہاں شکر الحمد للہ کیا میں نے کام ختم ہے اوپر بیٹھی تھی ممی سالن بنا رہی تھے پچھی
اچھا اچھا چلو اچھا ک
رہی تھی میں نے
سہلن پکے اچھا کہ وہ کہاں سے نکال اپ لگ اوپر انٹرنیٹ کا
ہاں میں سوچا کچھ کا تو کرے
کین
ارنا بیٹ ٹ ہی رہی گی
بہت ہاں وہی نا وہی وہ ان کو یہی مسئلہ ہے نا اچھا میں بھی کبھی کبھی وہی کرتی ہوں ہمیں تو عثمان کے لیے کرنا پڑتا ہے لیکن کبھی کبھی میں اس کے لیے بھی کرتی ہوں
میں نے سوچا بعد میں پتا چلا کہ کھانا ہی سالا نہیں تیار نہیں ہے پھر خود ب خود ہی پکانا پڑے گاھر کر بھی کیا کر سکتا ہے انسان اس کی طرح تھوڑی نا مہمان کے ٹائم بولیں گے ہائے ابسالن نہیں ہم میں کب تیار کروں گی
اس کو تو بڑا مسلہ
آپ کا کیا ہے آپ آ رہے ہو آج
میں وہیں اس کو بول رہی تھی مجھے ویسے بھی آنا ہے ہیں آج اگر یہ بانٹنا پڑے گا تو تو پھر آنا پڑے گا اس کے لیے
اب کیوں ہوگی ایک دن پھر آ ایک سات یہ آؤ نا اگر بچہ آپ کو باقی جگہ بھی جانا ہوگا نا
جانا ہے نا بہت ساری جگہوں پر اسی وجہ سے بچے ادھر بیٹھ سکتے ہیں وہ ادھر ادھر بزی ہو جائیں گے ہم کام ختم کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ عمر سب کو میں نے پوچھا میں نے کہا کیا کریں گے یہاں سے جائیں گے وہ بول رہا تھا یہیں سے نزدیک ہوگا میں نے دیکھو بارش کا موسم ہے مجھے بچوں کے اپر بھی ن ساتھ ہے
ہاں پتا ہے میں گئی تھی نا جی جی میں نے اب سارے وہاں پہ وہ نا ہاف سلیو کپڑے وہیں پہ رکھے میں نے ابو والے لائے
اور کیا اوپر سے میں نے بند کیے ہیں نا سارے
وہی مجھے ہے نا ابھی جی جی کے یہاں پہ تھوڑے تھوڑے نا میں نے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ کبھی ضرورت پڑتی ہے نا اسی لیے میں نے رکھے تھوڑے سے رؤزر گرم گرم
اوپر سے اس ٹائم مارکیٹ میں ملتے بھی نہیں میں باہر ہی جاتی لانے م مارکیٹ میں ایساچ نہیں مل رہا
وہاں کہاں ملیںے ہ
ت میں پینٹ ان کو ہے اس میں ٹھانڈ نہیں لگےی لیکن ان کو آپ پرچاہیے
پینٹ کے نیچے اب جب ٹائٹ پینٹ ہوگا نا تبنی بنؤ اگر ایان کہ نہا لوز پینٹ اس میں سرد لگی میں نے اس کے لیے اندر سے پہلے وہ لایا نا ٹائٹ ٹراؤزر سوچ اوپر سے وہ لگا سکتے ہیں تو تب جا کے ہاں وہاں زیادہ ٹھنڈ ہو ہاں وہاں زیادہ اپنے لیے میں نے ایک سویٹر بھی لی میں نے شال بھی رکھا تھاا پھر بچوں کو ہاں میں نے میں نے تھے نا تھی نا میں نے جی جی کے یہاں پیک کیے تھے تھے نا وہ پہلے ہی اب میں نے وہ اور بیگ لائے میں گئی تھی اصل میں صبح ن ڈاکٹر کے پ پاس جی جی کے لیے نا وہ جانا تھا نا مجھے مگر وہ آج بارش کی وجہ سے آئے ہی نہیں تھے
پہلے آپ گئے کہ
میں گئی تھی مجھے لگا آپ کیا فون کرنا ہے وہ آیا ہوگا
ہ یہاں سے مجھے آپ کو بات بولنا بول گئی نا یہ کل مجھے ممی بول رہی ہے نا کہ عطفا کی انگیجمنٹ ہے نا پرسوں آپ کو پتا ہوگی آپ
اس نے مجھے نہیں بولا اس بارے میں مجھے میں یہ آپ سے سن رہی ہوں میں نے اس کو بھی بولا بھی نہیں ہے ہاں میں نے اس کو بولا بھی نہیں ہے میں نے سنایا کیا
ہ اس کو چپل چاہیے بول رہی تھی میں اوپر سے اٹھا میں نے کہاں اٹھا اٹھؤ مجھے کیا کرنا مجھے ویسے بھی نہیں پہننا ہے تو بلا میںھ اٹھاؤں گی چپل تو میں اس کو دوں گی میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیروں میرے پیروں میں بہت فرق ہے میرے بہت یہ ہے
ہوں ہ تھوڑے سے موٹے ہیں ہاں مطلب اس کو میرا سائز ٹھیک ہو جاتا
ہاں اس کو موٹے پہنے میں نے کہا ہے نا اور اور وہ پہنتی اگر میں پہن مجھے ابھی بھی ٹائٹ ہوتے ہیں وہ
ہاں ہاں
زیادہ ہی یہ تھے اب پتاہ نہیں کہ میں نے کب دیکھو تو اگر لگے گا اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اٹھانا ہوگا تو اٹھ نا میں نے کہا کیسے لے جاؤ گے آپ جا رہے ہو پھر وہاں بولا نہیں نہیں میں دیک ھنگی
مطلب وہ نہیں جا رہے
مجھ نہیں پتا بولا مھے نہیں ابھی پت ہے بلایا نہیں ہوگا تو جائیں گے کیسے بلانے بھی تو چاہیے ان نے نہیں بلایا ہوگا کب بلاتے ہیں ان کو
اب یہ اس کو چاپل لے جی اس نےچ چاری نے لایا ہوگا یہ اس کو کیا لے جائے گی یہ ہے
اس نے بولا ہوگا نا اس نے بولا ہوگا اس کو یہ پورا دن فون پہ ارے بولا ہوگا ہاں ایسے نہیں بات نہیں کرے گی آپ کو مر یہ پورا دن ان کو اس کو آنٹی بی پارسو کہہ رہی تھی نا
ہوں میں نے بولا نا پرسوں وہ بھی میں نے بولا نا اس کو میں نے بولا میں نے اس کو دن میں چار فون کے یہ چاروں فون پہ بزی تھی یہ چاروں فون پہ ویٹنگ آ رہی تھی میں نے اس کو وہ بھی بولا نا
ہاں وہ کہاں اٹھاتی ہے فور یہ صرف انہیں کےسر یہ یا تو وہ ان نیسو کے سب بات کر رہی ہوتی
وہ اٹھ وہ گ کرتی ہے اس کے پاس فرصت بیچاری وہ کر یہ کرتی اس کے ساتھ دن برباد مگر اس کے پاس
نہیں پارسو کیا تھا جب میں نے اس کو اسیف بند مجھے پتا تھا یہ اسی سے بات کری جبھی آئی پھر میں نے کہا کون فون کر رہا تھا بولا یہ میں نے ہی کیا تھا س ب نہیں سکو تو اب اس نے مجھے واپس کال کیا
ہوں
ٹھیک ہے کھانا کھانے کے ٹائم بھی فون آتا ہے اس کو پھر پاپا بولتا ہے کہ پہلے کھانا کھاؤ پھر بات کرو یہ اسی ٹائم اٹھاتی ہے نا اسی ٹائم اٹھاتی ہے فون کبھی اس کے ساتھ اس کی بات اس کو نہیں پتا ہی کیا کرتی ہے اس کی اس بھائی کی بات
کرنی آج تی ہے ابھی انیں کے سات یہ ہی باتیں کرتی رہی مطلب یہ باتوں میں کسی کے ساتھ مت اس کو آتی ہی نہیں ہے کرنی
ہ گھر کاول ہاں کل بھی بیٹھی تھی یہاں تو چپ چاپ ہی بیٹھی تھی زیادہ بات نہیں کی اس نے کل عمر جب پتا نہیں کہاں ہے مجھے اس
آپ ایک کام کرو آپ آپ نکلو اور بچوں کو بلاؤ دوپہر کے کے بعد اگر آپ کو کچھ کہیں جانا بھی ہے
ہ
ا وہ بھی ساتھ لے لو پھر رکھو بچوں کو یہاں پہ
سھ بیٹھیے کیا کرتی ہوں آپ کل اگر دیکھو گے نا اس نے مجھے کیا کیا ہے پوچھو میں مجھے سب سب کو ترسایا مجھ پر
بیٹھے گا نا یہاں آپ ج بولو مجھے آفس جانا ہے اس کو بھی آفس جانا ہے وہ بیٹھے گا تو پھر جاؤ آپ کرو لپٹاو کا پھر یہی سے وہاں سے یہاں سے وہاں سے جاؤگے پھر اور چڑھو گے پھر اور جاؤ گےھر
ہ اب وہی اب مزمل بھی ہمیں کیا رہتا ہے دری رہو کل میں نے کہا نہیں ہم مجھے گھر پہ کپڑے واپڑے اٹھانے پھر عمر صحب کرتا ہے نا پھر الٹا وہ وہ بول رہے ہیں مظمان کے سامنے ہاں مجھے لگتا ہے یہیں سے نزدیک ہوگا یہیں سے جائیں گے میں نے ے نہیں ہے مجھے اپر نہیں ہے کچھ بھی ان کو ساتھ ان کو صرف ہاف سلیو مجھے ساتھ کیونکہ بہت گرمی تھی مجھے کیا پتا ان کو سب ہاف سلیواتھ ہے میں نے کہا مجھے تو بھی جانا ہے گھر جانا ہے پھر کپڑے لینے اب وہ اسی کے کے سھ وہ فون آپجھے پتا ہی نہیں وہ کہاں چلے گ
اچھا اب وہ بول رہا ہوگا ہم گھر جائیں گے تم کپڑے لے لو فرم آائیں گے
پتا نہیں آپ جو بھی بولے گا پھر آئیں گے کہاں واپس اگر یہ سب لینا ہوگا تو اب میں ممی سے بھی بات کروں گی نا مجھ ل کہا اس بچاری کو ٹینشن ہو گیا بھائی اتنی چیزیں ہیں خراب ہو جائیں گی وہ اسی سوچ میں ہے اب مزمل کو تو تارس نہیں آئے گا اب
اد کی مانائی
بہت زیادہچ اچھے سے پوھو متب کتنے اچھے سے ہم کیا کرتے ہو میں اس کو صبح سے کہہ رہی تھی میں نے بچ بچے بھی اس کے پیچھے ڈالے کےک لاؤ کےک لاؤ
ہ ہی کٹواؤ گی کیک اتنے سار کیک ہے کٹ ہوئے کچھ اور مانگو نا کیا کیک مانگتی ہو
اب کیا لائے گا وہ کچھ نہیں لاتا تو بول رہے ہیں گاڑی جو آ رہی ہے نہیں تمہارے لیے یہ ہے میں چلو ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب پتا نہیں کیا کریں گے یہ لوگ تو ا میںری جی کو ٹینشن ہو گیا بیچاری کو میں سوچ رہی ت اب میں اس کے پاس جاؤں گی بولوں گی اگر دے دو مجھے ہی کیونکہ لڑکوں کو ترس نہیں آتا ہے بیٹیاں بیچاری مکھن ہوتی ہے انہیں کوتا رساتتا ہے وہ بی اھ آرام سے خھ مزے
دیکھو نا جو نزدیک نزدیک والے رشتے دار ہیں ان کے پاس ہی جاؤ مطلب
ہے نا اب ہم جیسے تین بھائی ہے دو بھائی نزدیک ہے ایک بہت دور ہے جو وہ ہے نا وہ اس کو انفارمیشن دیتے ہیں نا وہ ہ آپ نہیں پہنچا بھی ہاں پھر وہ لوگ فون کرتے لاسٹ ٹائم ہمیں وہ ہو گیا تھا نا ہائی ہائے ہمیں نہیں دیا وہ نہیں یہ بڑا مست وہ لوگ نہیں سوچتے
چاچی وغیرہ گئے چاچی گئے گھر بوا چاچی
ایگزام ہاں وہ سب ب پوفھی کو بہت کھانسی تھی بہت زیادہ اس نے کاا میں نہیں رکا ہوں گی یہاں تو اب انفیکشن ہو جائے گا باقیوں کو میں آتی نہیں تو مجھے لگا جی جی کو مشکل ہو جائے گا گئی وہ اس کو امان کو ٹیوشن جانا ہوتا ہے بچارے کو اس کے ایگزامس چل رہے ہیں نا ب شا فائقہ آئی نہیں تھی دو دو لووں کو ہی تھا نا اس کو ہم نے تو بھی بولا تھا آپ پ جؤ لیکن اس نے نہیں مارا وہ گھر پہ آتا کے لی گیارہ بجے
اچھا اچھا اچھا
چ گئی پھر وہ ببایا نے ہی ان کو ڈراپ کیا سب آئے تھے کچھ لوگ نہیں آئے تھے تھے جیسے عروبا کے فادر نہیں آئے تھے ان کو پھر انہیں حیدرباد پا والو نہیں ذکرہ سے ان کو جانا تھا نا انن کو انہوں ہی ڈراپ کیا ورنہ اس بیچاری نے پلان کیا تھا میں ہاں اس کی مما اس کی ممان ا تھی اور کون آیا تھا بس اور یہ دیدی کے ساس آئی تھی
اچھا اچھا
وہ بھی لوگ بھی کیب میں گئے واپس تو
پھر بھی بنتی ہے اتنی دیر سے کیپ
اے وہ
لیٹ ہے نا ورنہ نہیں ہوتی تھی نا نہیں پاپا کہہ رہا تھا کم ہی لیا اس نے مجھے دو سو کچھ ہی مانگے تھے تھے یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی
کیا بول رہے ہو وہاں سے تو امر صاحب نے چار سو پے کیے امر صاحب نے خود نہیں وہ سو سیونٹی ہو گئے نہیں وہاں سے دو سو سیونٹی ہوگی عمر صاحب نے یہاں سے ٹ فور ہنڈریڈ ففٹی پے
وہی نا ڈابل پاپا نے یہ نہیں بولا پاپا نے بولا وہی سے ان کو مطلب دو سو ہی کچھ لیتے ہیں آٹو اس سے زیادہ لیتے
نہیں ہاں وہاں سے تو دو سو سیونٹی لے یہاں سے عمر صاحب نے اس کو پیمنٹ کر کے رکھی نا فور سیون ف پیمنٹ نے کی مے سامنے پ اس کو کہاں پ ہو اور جو انہوں نے دودھ کا گیڑے لایا تھا تھا وہ بھی میں نے اما کو بولا تھا لا کے رکھنا
ہاں وہ مجھے پتا ہے نکلتے سمے وہ بول رہا تھا اس کو میں نے رکھا ہے آمدر ہے
ہ مجھے لگا اب بولیں گے آپ کیا کریں گے اس ٹائم ان کو کچھ بت سمجھ آتا ہے اس لیے میں نے اس کو کہا یہ وہ چیز بھی ہے سے کر رکھو مہربانی مجھے ان کا کچھ جی نہیں چاہیے پھر اسے نےلاا کے رکھا تھا تو وز کیا بول سکتے ہیں لوگ بس شکر الحمد للہ اوکے چلو ان شاء اللہ کرتے ہیں بعات
چلو ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں ہاں چلو کرو کیا کرنا ہے کرو کام ختم چلو اللہ حافظ